تو
وعلیکم السلام وعلیکم السلام بھائی کیسے ہو ٹھیک ہو
الحمد للہ میں ٹھیک ہوں آپ بتائیے کیسے ہیں آج اپن موبائل کی ٹاپک میں بات آج اپن موبائل کے ٹاپک میں بات کرتے ہیں
چلو بھائی ٹھیک ہے
ہوں ہ آج آج اپن کے موبائل کا اپن موبائل کے بارے میں بات کرتے موبائل ایک اچھی اور اس سے نقصان دونوں کے تعلق میں بات کرتے ہیں ٹھیک ہے
ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے بھائی صاحب
موبائل کا اچھائی یہ ہے کہ آج موبائل ہمارے لیے اور آپ کے لیے سب کی ضرورت بن گئی ہے موبائل وغیر کسی کا کام کچھ ہونا نہیں ہے موبائل ایک ایسا سادھن بن گیا ہے کہ ہر وکتی کو اس کی بہت ہی ضرورت ہونے لگی ہے کہ مطلب کسی بھی چیز کے لیے اپن ایک ایک دوسرے سے دور ایک دور دراز کہیں رہتے ہیں تو اپن کو بات کرنے کے لیے وہ بہت ضروری ہے پہلے کے سمے میں یہ سب سادن ہوئے نہیں کرتے تھے تو اب موبائل جب سے آ گیا ہے تو موبائل سے بہت سی چیزیں نقصان ہو گئی ہیں اور بہت سی اس کے نقصان بھی ہیں
بالکل درست بات کہی ب
اور بتائیے آپ بتائیے
بھائی جان بالکل موبائل فون نے ہماری زندگی کو بہت آسان بنا دیا ہے پہلے اگر کسی سے بات کرنی ہوتی تھی تو خط لکھ نا پڑتا تھا یا لینڈ لائن کا انتظار کرنا پڑتا تھا آپ صرف ایک کال یا میسج سے فورن رابطہ ہو جاتا ہے بھائی جان ہاں اور صرف صرف کال ہی نہیں اب ویڈیو کال بھی ہوتی ہیں اگر کوئی رش ب بالکل بائے
اس سے نقصان یہ ہے کہ آج کے سمے میں بچوں کو موبائل کا اتنا لت لگ گئی ہے کہ کوئی بچے لوگ موبائل کتنا یوز کرتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کا ان کی آنکھوں کے لیے چھوٹے بنا موبائل کے کھانا نہیں کھاتے ہیں وہ روتے ہیں تو بڑے لوگ ان کو موبائل پکڑا دیتے ہیں تو ان کے لیے یہ سبھی ہانیکارک ہے
بالکل آپ نے درست بات کہیں بھای جانا آپ کو یہ اگر ہم دیکھیں گے اس کا بھی ذمہ دار ہماری گھر والے ہوتے ہیں کیونکہ جب بھی پ جب کسی گھر میں بچہ پیدا ہو ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں ہم اس کو ہم فون ہاتھ میں دیتے ہیں تب وہ کھانا کھاتا کھاتا کھاتا ہے اور اسی طرح بائی جان اگر
اس کا نقصان ہم ہی لوگ کر ہمار ہم ہی لوگ کے دبارا ہوتا ہے کہ اپن تھوڑا سا بچہ اور ر موبائل پکڑا دیتے ہیں اس سے بچوں کو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے ان کی آنکھوں کی ویسے ہی ان کی آنکھیں کمزور ہوتی ہیں چھوٹے بچوں کی اور ان کو موبائل دیکھ دیکھ کے اس لیے آگے چل کے بچوں کو چشمے وغیرہ لگنے لگتے ہیں
بالکل بھائی جان بالکل درست بات کہی بھائی جان آپ نے لیکن اگر میں بتاؤ آپ نے بولا کہ اس نے یہ یہ نقصانات ہیں موبائل فون کی لیکن موبائل فون کی اس کے ساتھ ساتھ نقصانات کے ساتھ ساتھ فائدے بھی ہیں اگر ہم دیکھیں گے تعلیم میں موبائل فون کا کردار موبائل فون تعلیم کے لیے بھی بہت مفید ہیں اسٹوڈنٹس آن لائن کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں ایجوکیشن ویڈیوز دیکھتے ہیں اور انٹرنیٹ سے نوٹس اور بکس حاصل کرتے ہیں آن لائن لرننگ ایپس اور ڈیجیٹل لائبریریز کی وجہ سے تعلیم حاصل کرنا پہلے سے زیادہ آسان ہو گیا ہے موبائل فون کی مدد سے اسٹوڈنٹس اپنی نالج میں اضافہ کر سکتا ہے بجان کاروبار
بے شک آپ بالکل صحیح بول رہے ہیں موبائل سے آج کل کل موبائل ایک ایسا سادن ہو گیا کہ موبائل سے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے آدھے سے زیادہ ورکنگ پرسن موبائل کا ہی یوز کرتے ہیں کیونکہ موبائل سے ہی ان کا کام ہونا ہے موبائل
ہاں
جتنے بھی آن لائن اپن آج کے یگ میں ہر چیز آن لائن گھر بیٹھے بیٹھے ہر چیز کو آڈر کر سکتی ہیں آج کل ایسا زمانہ چل رہا ہے کہ آپ کو اٹھنا نہیں ہے موبائل لے کر آڈر کرنا ہے وہ آپ کے گھر ترنت کچھ بھی سوئی سے لے کے کچھ بھی ہو آپ کو موبائل چیک کرنا ہے آڈر وہ ترنت آ جاتا ہے آپ کے پاس تو بہت انسان کو ایک طرح سے دیکھا جائے تو بہت ہ اس اس کی آدی بنا چکا ہے
بالکل
اس سے لگ لگ چکی ہے کہ وہ موبائل وغیر رہ نہیں سکتا تو اچھی چیز بھی ہے کہ انسانوں کے لیے بہت اچھی سویدھا ہے اور اس سے دوسرا ہے کہ آپ اور لوگوں کو اس کا اتنا آدی بنا دیا ہے کہ وہ کچھ کرنا بھی نہیں چاہتے بیٹھے بیٹھے تب سوچتے ہیں آرڈر کر دے وہ گھر آ جائے پہلے کے زمانے میں ایسا کچھ تھان ہے
بالکل بھائی ہاں اگر میں بائی جان بات کروں جو ہمارا جو یہ موبائل کاروبار اور روزگار میں مطلب اس کی بہت بڑی اہمیت ہے آج کل بہت سے کاروبار موبائل فون سے کے ذریعے چل رہے ہیں بائی جان اگر مطلب لوگ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں ڈیجیٹل پیمنٹس بھیجتے ہیں اور اپنی بزنس کو سوشل میڈیا کے ذریعے پرموٹ کرتے ہیں بائی جان بائی جان فری ل فری ل مطلب اور آن لائن ورک ورکنگز بھی موبائل فون کی مدد سے دنیا بھر کے کلائنٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں بھ جان اس طرح موبائل فون معاشی طریقے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے بھجان بھجان اگر ہم دیکھیں گے ایمرجنسی میں مدد اگر ہم ایمرجنسی کی صورت میں موبائل فون بہت کام آتا ہے ایکسیڈنٹ بیماری یا کسی بھی مشکل وقت میں اگر ہم دیکھیں گے بائی جان
بالکل بالکل آپ بالکل صحیح بول رہے ہیں موبائل ایک ایسا ہی مت موبائل کہیں موبائل بہت ضرورت کی چیز بن گئی ابھی میں آپ سے وہی بتا رہا تھاک موبائل اتنی ضرورت ہو گئی ہے کہ موبائل ہر آدمی کی اتنی زیادہ ضرورت ہے جو آپ نے ابھی کہا کہ ایمبولینس پولیس کچھ بھی اگر کہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ کال کر دو تو ایمبولینس آ جاتی ہے پولیس آ جاتی ہے تو بہت موبائل ایک ایسی اپکرن ہے جو بہت اچھا یوز بھی ہوتا اور دوسری طرف اپن دھیان دے تو ادھر بھی بہت ایک نیگیٹو ہے کہ آج کل بچیوں کو موبائل بچیوں کو یوز کرتے ہیں اس سے ان ان کے ساتھ اسکیم وغیرہ ہوتا ہے ان کے ساتھ غلط بھی ہوتا ہے تو ایک اپن دوسرا اینگل سوچے تو وہ بھی غلط ہے
بالکل آپ نے صحیح بات بتائی بھائی جان مطلب کہ میں نے فائدے بھی بولے لیکن اس کے ساتھ ساتھ نقصان جہاں موبائل فون کے بہت سارے فائدے ہیں وہاں اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں موبائل فون کا حد سے زیادہ استعمال صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے بھائی جان اگر ہم بائی جان دیکھیں گے زیادہ دیر اسکرین دیکھنے سے آنکھوں کی روش تنی متاثر ہو سکتی ہیں اور کمر میں درد ہو سکتا ہے اور نیند بھی متاثر ہوتی ہے بائیجان بائیجان اگر ہم دیکھیں گے موبائل فون کی عادت پڑھائی اور کام میں توجہ کم کر دیتی ہے وجہ ہاں بائی جا ہلو آپ سن رہے ہو آ جان بچوں پر اثرات ہلو ہلو ہلو اگر ہم دیکھیں گے بچوں پر بھی اثرات ہو جاتا ہے بیٹے ہلو ہلو آواز آ رہی ہے بھائی
کیا رہی ہے ا
ہاں ہاں آ رہی ہے
ہلو آواز آ رہی ہے
ہاں ارے ہیں آواز ہلو
جی جی جی جی بولیے
ہاں
میں نے بولا بچوں پر جو اثرات ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کو موبائل فون کا زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے اسے ان کی پڑھائی صحت اور جسمانی سر گرمیاں متاثر ہوتی ہیں بھائی بائی چان والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کی اسکرین ٹائم پر نظر رکھے اور انہیں موبائل فون صرف ضرورت کی کے مطابق استعمال کرنے کی عادت ڈلوائے وجان میں آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ موبائل ون سائنس کی ایک عظیم ایجاد ہے جس نے انسانی زندگی کو بہت آسان اور ترقی یافتہ بنا دیا ہے اسی کی ذریعے تعلیم تجارت رابطہ اور معلومات حاصل
جی
کرنا بہت آسان ہو گیا ہے لیکن ہر چیز کی طرح اس کا غلط یا حد سے زیادہ استعمال نقصان دہ ہو سکتا ہے اگر ہم موبائل فون کو سمجھداری اور اعتدال کے ساتھ استعمال کرے تو یہ ہماری زندگی کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا اور ہمیں ترقی کی راہ پر آگے بڑھنا میں مدد دے گا آپ سے بات کر کے بھائی جان مجھے مطلب س
اچھا لگا آپ نے بہت ہی اچھی جانکاری دی
بالکل بھ
یہ بہت ہی اچھے طریقے سے بتایا آگے بھی آپ سے اسی طرح بات ہوتی رہے گی اللہ حافظ
چلو اللہ حافظ